وعلیکم السلام
اور بادی باجی کیسے ہیں آپ
میں ایک دم مش ان شاء اللہ بڑھیا آپ بتائیں گھر میں سب خیریت
ہاں سب کہری ہے بڑے دنوں بعد یاد آئی عید پہ بھی نہیں آئی آپ تو
جی بس اتنا کام تھا نا عید پہ میں آپ کو کیا بتاؤں یا اللہ میں تو تھک ہی گئی ابھی دیکھیں ابھی بھی یہ گیسٹ کا آنا جانا لگ گئی ہو ہے
نہ توباہ بہت کام پھیل جاتا ہے اور آنے باازی پ شاپنگ کہاں سے کی تھی میں نے بڑا سنا آپ کے سوٹوں کے بارے میں آپ نے تو بڑے اچھے اچھے سوٹ پہنے ہوئے تھے کہاں سے لیے تھے وہ
بازار جاتے رہتے تھے روز رات کو تو میں نے دیکھے کیا بڑھیا بڑھیا سوٹ ہے تو دو چار لے لیے میں نے
ارے باجی پوری عید میں آپ ہی کے یہاں سوٹ ہی سوٹ چمک رہے تھے میں نے تو اتنا سنا ہے میں آ نہیں پائی بے شک لیکن میں نے آپ کی ساری فوٹو دیکھی سب دیکھا اور سب کو دیکھ کے میں نے کہا باجی تو بڑے اچھے اچھے کپڑے خریدتی ہیں آن لائن خریدتی آف لائن خریدتی تیو
نہیں نہیں یار میں تو پتتا ہے میں اپنی اپ ہی کے ساتھ جاتی ہوں باہر میں صرف باہر سے لیتی ہوں آن لائن کتنا مسئلہ ہے
ارے باجی یہ تو مجھے پتا ہے مسائل تو بہت ہے آن لائن آف لائن کے ایک تو ہمیں سمجھ میں بھی تو نہیں آتی ہے کہ توج ہم کس چیز کو دیں آن لائن کو دیں یا آف لائن کو دیں اتنا بھی ا آج کل کے جو بچے ہیں نا یہہ سب پتا ہے یہ نہیں سب معلوم ہے کیسے چلنا ہے اللہ دیکھ ہاں اپنے بچے کیسے کیسے کپڑے یوں چوٹکیوں میں منگا لیتے ہیں کتنا کتنا سامان وہ منگوا لیتے ہیں ہمیں تو پتا بھی نہیں چل پاتا ہے کہ اتنا اتنا سامان بھی ملتا ہے
جی جی جی جی آپ دیکھیں آج کل باہر جاتے ہیں تو کتنا وہ خراب ہو جاتا ہے دیکھے اپنے پیسے کتنے خراب ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ دیکھیں گرمی میں باہر باہر کہاں جایا جا رہا تھا گھر بیٹھ کے شاپنگ کر رہے تھ تھ سارے
ارے میں آپ نے بالکل صحیح کہا ب سکون جو ملتا ہے نا وہ باہر جا کے شاپنگ کر کے ہی ملتا ہے جب تک ہم دس دکانوں پہ نہ چڑھے باجی جب تک ہم دیکھیں نا اچھے سے کپڑے کی تسلی نہ کر لیں ہماری روح کو تو سکون ہی نہیں ملتا محفل میں نا تبھی مزہ آتا ہے جب آپ نے کب بڑا اچھا پہنا ہے اور اس میں اچھے سے چاند ستارے وہ نور جو ہمارے چہرے پہ آتے ہیں نا وہ اس بجے سے آ ہیں ہمارا تو یہ ماننا ہے پر آج کل کی جنریشن بالکل فل الگ ہے
جی آج آج کل کی جنریشن کا کیا ہے انہیں تو کہیں بھی لے جاؤ یہ کیا فرق پڑتا ہے انہیں آپ دیکھیں نا جب ان کے ساتھ آن لائن فراڈ ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ چلو تو کہ امی والا یہ بےکار ہے یا آن لائن سامان لینا بےکار ہے آن لائن نہیں لیں گے ہم آف لائن لیں گے سارا سامان دیکھے پھر کیسے مار
ارے باجی آپ میں نے نہیں مانو گی ہم ہماری آرزو تھی کہ ہم نا اس بار عید پہ ایسا جوڑا پہنیں گی اس میں ایسی لیسیں لگوائیں گی اور ایسی ڈیزائن بنوائیں گی اس بار تو ہمارے ٹیلر نے بھی ہم کو دھوکا دے دیا ہمارا جو درجی تھا وہ اتنے اچھے اچھے کپڑے سیلا کرتا تھا اور اس بار اس نے کہا کہ وہ سل کے دے دے گا اور اس نے سلا ہی نہیں پھر ہماری پھپھو کی لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس کو آن لائن منگواے تھ ہیں ہم نے کہا بیٹا ہم تو ہم نے کہا ہم تو اس کو آن لائن پ وشواس ہی نہیں کرتے ہیں ہمیں تو تو پتا ہی نہیں کیا آئے گ کہ کیا نہیں آئے گا اس نے کاا پپا آپپ وشوس تو کرو ہم جو ہے اس کو واپس پ کروا دیں گے پر میں نے تو پہلے سے ہی دو تین جوڑے بنوا کے بھی رکھ رکھے تھے دوسرے درجی سے پر ہمیں ارج بعد میں پتا چل آن لائن تو سب چیزیں مل جاتی ہیں کپڑے تو چھوڑو آپ ہر چیز لے سکتے آن لائن
بالکل صحی بات بولی آپ نے پر آپ دیکھے نا یہ آن لائن میں فراڈ بھی کتنے ہوتے ہیں ویسے آپ زیادہ تر آن لائن منگانے لگی ہیں ابھی آف لائن میرے کو لگ رہا ہے آپ کی بات سے آپ آن لائن منگانے لگی ہیں اب
باجی یہ تو قسمت والی بات ہوتی ہے کہتے ہیں نا ہم اپنی پرانی روایتیں چھوڑ نہیں پاتے ہیں ہمارے نا کچھ چیزیں اتنی دلکش لگتی ہیں ان کی دلکش دیکھ کرنا ہم اپنی سادگی پوج جاتے ہیں ہمیں سماج ہی نہیں آ پاتا ہے اللہ نے ہمیں اتنی خوبصورت خوبص صورت چیزیں دی ہیں ہم کیا خریدیں کیا نہ خریدیں اتنے پیسے بھی تو ہونے چاہیے ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں دس دکانوں پہ جائیں گے ڈھونڈیں گے کریں گے ہمیں تبھی تو پتا
تبھی تو پت چلے گا تبھی آپ دیکھیے دین دنیا کا بھی پتا لگے گا اور باہر جاتے ہیں تو ایک ہمیں ہر ماحول کا پتا رہتا ہے آپ دیکھے ریٹوں کا پتا رہتا ہے ا آپ دیکے آن لائن ہمیں وہی کرتی ہمیں دیکے چھ سو سات سو کی ملے گی اور وہ کرتی یہاں باہر دیکیں گے تو ڈھائی سو روپئے کے مجھے بتائی
ہاں اتنا ہ آنے جانے کا اپنا لینے کا ساری طریقے کا کپڑا لیتے ہیں اپنا ہر طریقے کا ہم پہ چارجی بھی تو لگاتے ہیں کہ ہم کو وہ ٹائم پہ دے کے جائیں گے باجی آپ پ بھی تومانے وہ اپنا بھی تو خرچہ نکالیں گے لوگ بندہ دینے کے لیے آ ہے دل چھوڑ کے جائے گا اس کے بعد اس کو پھر واپس ہم کروا یہ سب کچھ ہے پر ہاں ہاں باجی
جی اور دیکھیے لائن میں تو ٹرس نہیں کر سکتی میں بالکل بھی دیکھے واپس کرانے میں بھی اتنے دن لگ جاتے ہیں ریکویسٹ ریٹرن کرتے ہوئے ہے اللہ اور دیکھیں بعد میں پھر جب واپس کےلا آتا ہے تو وہ اتنے سودرا میں کرتے ہیں اور یہ آف لائن آپ لینے جاؤ آپ کہیں پہ اپنے پیسے دے رہے ہو کم سے کم وہ آپ کی حرام کی کمائی تو نہیں کھائیں گے کم سے کم آپ کو پیسے واپس تو دے دیں گے ایک ان میں شدت تو ہے اپنے کام کو لے کے ایک لوئلٹی تو ہے
باجی ہمیں معلوم ہے ہماری ہماری کمائیاں کوئی حرام کی تھوڑی نا ہے ہماری سب محنت کی کمائیاں ہیں پر نہا اس کے فائدے بھی بہت ہیں اور اس کے نقصان بھی بہت ہوتے جا رہے ہیں باجی وہ نقصان یہ ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہمیں لینے کے لیے کافی دور شہروں میں دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے اب سے لکھنؤ سوٹ لین ہے ل لکھنوی تو ہمیں لکھنؤ جانا پڑے گا اور اگر ہمیں کوئی مرادبادی چیز لینی ہمیں وہاں جانا ہے اور کشمیر کی چیز آن لائن ہمیں سب کچھ مل جاتی ہے کہ ہمیں کہیں اتنی دور نہیں جانا پڑتا اور اس میں فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں بازار کی طرح سیل بھی لگتی ہے ہمیں تو پت ہی نہ تھا یہ بات ہمیں ہماری خپو کی لڑکی نے ب تائی جیسے ہمارے پاس کے بازار لگتے ہیں ویسے ہی ان میں سیلیں بھی لگتی ہیں میں نے کہا اچھا اس نے کہا اس میں پچ پچاس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ پچتر پرسینٹ ڈسکاؤنٹ با جی ایسے ایسے ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں تو ان ڈ اسکاؤنٹوں سے ہمارا بھی ہم پ ہو جاتا ہے کوپن ملتے ہیں کئی طریقے کے تو آپ ایک بار استعمال کر کے دیکناا ب
میرے کو یہ تو میری اپی کی بیٹی نے بتایا کہ کہ ایسا ایسا ہوتا ہے میں خود دیکھ کے ایسے حیران رہ گئی تھی کہ واہ جو ہم بتائیں آف لائن اتنا منت کرتے ہیں یہ سیل لگے سیل لگے پھر ہم سامان لے اور وہ سامان دیکھے ابھی آن لائن منگانے لگے ہیں لوگ وہ بھی سیل میں سے
ارے پ کہ تو رہی ہوں ابھی تھوڑے دن پہلے میرے شوہر کہنے لگے انہیں تو کرربٹے کی سے وہ کھانی ہے چٹنی ارے مکسی میں انہیں سواد نہ آئے میں نے کہا کربٹہ آپ کہاں سے لاؤں آج کے زمانے میں کون کرربٹا استعمال کرتا ہے سل پہ چٹنی پہل دادی نانی پیسا کرتی تھی ارے میں تو بڑی پریشان میں نے میرے شوہر کو تو سواد ہی نہیں آ رہا تو میری بیٹی نے کہا کہ امی آپ چنتا نہ کرے تو وہ ہماری بات سن رہی تھی میں نے کہا کررپٹہ ڈھونڈنے کے لیے تو مجھے اپنے ماںیں پہ جانا پڑے گا مائک کے میں نے کہا اپنی اما جان کے گھر جؤں گی وہاں سے پھر ف بٹا بنواؤ گے پھر یہاں لؤں گی اتنا بھاری کربٹہ کون اٹھائے اور کون لائے وہاں سے لانا لے جانا بھی تو آسان نہیں راستے میں ٹوٹ گیا تو میری بیٹی نے تو ایک فون کرا اگلے دن خربٹا میرے گھر پہ میں نے کہا اتنا بڑھیا سلبٹ
بتائیں یہ آن لائن چیزیں بھی کتنی بڑھیا ہو گئی ہیں کہیں جانے کا ضرورت ہی نہیں ہے
کہ حیران رہ گئی ماشاء اللہ اتنی اچھی کوالٹی اس کی میں وہ آئے گھر پہ میں نے اپنے شوہر کے لیے میں آمبی کی دھنیا کی لسن پودینے کی چٹنی بنائی اور میں نے انہ نے بتایا نہیں میں نے ایک خھر پ سے بنائی ہے میں نے ان سے کہا یہ میں نے مکسی میں بنائی ہے انہیں انہیں کھا کے کہا نہیں یہ مکسی کی تو نہیں ہے آج کی تو چٹنی بہت ہی سواد ہے انوں تو دو روٹی کھان کی جگہ دو چار اور کھا گئے فالتو میں نے کہا اچھا جی اور مطلب اس کے بڑے فائدے بھی ہیں باجی اگر ہم سوچے نا یہ سوشل میڈیا صرف ہمیں نقصان ہی دیتا ہے یہ آن لائن شاپنگ آف لائن شاپنگ نقصان دیتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے
جی جی جی دیکھے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں دتالی تو دیکھے دونوں ہاتھ سے بچتے ہیں صحیح سےح استعمال کریں گے تو صحیح اب آج کل دیکھیں ہی آن لائن اسکیم فراڈ کی ن ہونے لگے ہیں یو ٹی پی لے لے کے کہ کیسے پیسے لوٹ لیتے ہیں سارے
باجی ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم تو پیسے کو بڑا چکر رہتا ہے ہم تو دیتے ہی نہیں ہیں اس سے پہلے پہلے سامان گھر لاؤ اس کے بعد ہم پیسے دیں گے ہم پیسے پہلے نہ نکالتے پیسے تو ہم تبھی دیں گے جب گھر پہ سامان آ جائے گا وہ کہتے ہم آپپ ہمیں پہے پیسے دے دو گی تو ہم دس بیس روپئے کا تو میں فائدہ کرا دیں گے میں نے کہا تیرے دس بیس روپے کے چکر میں ہم ہزاروں کا نقصان نہیں ل سکتے ہم تو اپنے گھر پہ ہی منگواتے ہیں ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا ہم نے لالچ میں آ کے ایسے ہی پہلے پیسے دے ہے اور اس نے ایسی بے کار سی چیز بھیج دی جی ہ توباں اتنی ہمارے تو دل سے سے بدو نکل اللہ بتاؤ ہم کیا کریں ہماری محنت کی گاڑی کمائی آرام میں لے گییا آرام کور ہم کیا کہ سکتے ہیں اپ انہیں ایسے لوگوں کو تو کچھ کیا بھی نہیں اللہ ہم معاف کریں ہم تو کسی شادی بھی دے سکتے ہیں ہاں کہ تو نہیں لوگ ایسے ایسے ایسے نا فراڈ کرتے ہیں اکاؤنٹوں کو اب ہمیں اتنا چلانا نہیں آتا لیکن ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ اپنا جو ہے آن لائن اور آف لائن میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور جب دل کرے گھومنے کا تو باہر گھمائے اور جب دل نہ کرے گھومنے کا تو ہم نے آن لائن بیٹھ کے چ اس سے ہمیں فائد ہے ہم نا اس میں ساری چیزیں پہلے سے دھ لیتے ہیں ڈھونڈ لیتے ہیں مارکیٹ میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے پھر ا ہم مارکیٹ میں جا کے وہی یز ڈھونڈ ڈھانڈ کے کم دام میں لے آتے ہیں ہم تو دونوں طرف سےا فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک طرف سے فائدہ اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے باجی
بالکل ب دونوں طرف سے ہی فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ آپ کو ہر جگہ کا پتا رہے آن لائن میں تو آپ کو زیادہ کچھ پتا نہیں رہتا میں تو یا اللہ یہی پرریفر کروں گی کہ باہر لوگ باہر سے ہی خریدے زیادہ سے زیادہ سامان آن لائن میں تو میرے کو بالکل رسٹ نہیں ہے جب سے میرے
نا نا آن لائن بھی خریدیں آف لائن بھی خریدے ہم تو یہ کہتے ہیں کہپر طریقے سے چلے ہیں اور تھوڑا سمجھداری سے چلیں ما جی میرے نا شر مجھے لگ رہا ہے کہ میرے شوہر آ گئے ہیں تو میں ذرا نا آپ سے کل بات کرتی ہوں خدا حافظ باجی بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے
خدا حافظ ملتے ہیں